لو وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا کھانا کھایا آپ نے
اسک ہاں ہاں اسکول گئے تھے
ہاں میں اسکول گیا تھا آپ کے گھر میں صاب تھی ہاں کھانا بھی کھایا
آج کیا سبزی بنائیتی
پتا نہیں کیا بنائی تھی بھول گیا میں
آپ نے کھانا کس کے ساتھ کھایا
پاپا کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ
مطلب نا سبزی کے کس سبزی کے ساتھ کھایا ہاں
آلو آلو
اچھا ٹھیک مجھے لگا آپ کے بتا رہے ہو پاپ اور بھائی کیسا اسکول گئے تھے آپ
میں اسکول گیا تھا اب گئے تھے
ہاں نہیں میں نہیں گئی تھی آج میں فرائیڈے کے دن نہیں جاتتی ہوں
ہاں ٹھیک ہے ٹیوشن ویوشن جاتے ہو آپ
ہاں میں جاتی ہوں لیکن ابھی نہیں گئی مجھے ایک گھنٹے کے بعد جانا ہے آپ جاتے ہو
ہاں میں جاتا ہوں مجھے بھی جانا ہے چھ بجے ٹیوشن
آپ اتنا دیر کیوں جاتے ہو چھ بجے
ٹیوشن سر نے ٹائم رکھی کیونکہ گرمی ہے نا آج بہت زیادہ اس نے چھ بجے ہی ٹائمگ ہوتی ہے ہماری۔
اچھا ٹھیک چلو۔
ہاں۔
وہاں پہ پڑھتے ہو یا ایسے ہی؟ ٹائم پاس کرتے ہو؟
پڑھتا ہوں مزہ اتا ہے۔ ہاں اسکول میں ٹائم پاس کرتا ہوں۔ اسکول میں تھوڑا بہت مستی۔
اچھا وہ کہاں پہ ہے وہ ٹیوشن؟ آپ کے گھر کے سائڈ ہی؟ اچھا ٹھیک۔ وہ کتنا فیس لیتا ہے منتھ کا؟
وہ لیتا ہے تین ہزار فیس منتھلی۔
اچھا اچھا ٹھیک۔ آپ منتھلی دیتے ہو یا آپ پہلے ہی دے کے رکھتے ہو؟
نہیں۔ مانتلی مانتلی۔
اچھا ٹھیک۔ اور وہاں پر۔۔ سارے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں؟
ہاں سارے سبجیکٹس۔
آپ کس کلاس میں وہ؟ ٹینتھ میں؟
ہاں ٹینتھ میں۔
ہاں ٹینتھ میں کشمیری نہیں میں الیونتھ میں چڑھی۔ میں لیکن ٹٹیوشن۔۔۔
اور؟
کیا؟
کشمیری آپ کو کیسا ہے؟
مجھے کشمیری نہیں نہیں بہت اچھا کشمیری اردو وغیرہ مجھے اچ۔۔۔ اچھے تھے۔
میتھس؟
میتھس مجھ بالکل بھی نہیں اچھا تھا۔
ہاں میتھس نہیں ہوتا ہے کسی کو بھی اچھا۔ گنے چنے لوگوں کو مت۔۔۔ میتھس اچھا ہوتا۔
مجھے انگلش بھی آتا ہے۔ مطلب سب کچھ آتا ہے۔ لیکن میتھ مجھے بالکل بھی نہیں آتا ہے۔
میری طرح۔ مجھے بھی میتھس وغیرہ کچھ۔۔۔ ج نہیں آ تھا
اصل میں میتھ بہت ساروں کو نہیں آتا ہے باقی سبجیکٹس آسان ہوتے ہیں ان کو گوٹا یاد کرتے ہیں ایسے اور چلتے ہیں لیکن میتھس نہیں آتے ہاں ہاں ہاں یہ بات سچ ہے وہ بھی
ہاں
ن اب محنت کرنی چاہیے اصل میں میں اسکول نہیں جاتی ہوں ویسے میں نا یہ کلاس آن لائن کلاسز دیتی ہوں
ٹیوشن ویوشن نہیں جاتے ہو آپ
نہیں نہیں میں آن لائن کلاسز گھر میں ہی لیتی ہوں کیونکہ آج تو فون سے ہی بہت سارے فائدے ملتے ہیں ہمیں
ہاں
تو ان کے قائدے بھی بہت سارے اگر آپ کو پتا ہوگی اور نقصانات بھی بہت سارے ہیں اب آپ فائدہ اٹھا رہے ہو یا نقصان آپ کیا اٹھا رہے ہو فائدہ یا نقصان
فائدہ ہی
اچھا
ہاں
اچھا ٹھیک دن بار فون چلاتے ہو کیا یا آن لائن کلاسز وغیرہ کیا ہے کچھ
آن لائن کلاسز بھی کبھی کبھی اور فون بھی چلاتا ہوں
اچھا ٹھیک ہاں اچھا کرتے ہو کیونکہ آن لائن کلاسز ہی آسان ہوتا ہے گھر بیٹھ کے ہم کرتے ہیں پڑھتے ہیں
بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے آن لائن
ہاں اگر بارش ہوتی ہوگی باہر پھر ہم گھر میں آرام سے بیٹھ کے کرتے ہیں اگر بارش ہوتی ہے تو ہاں پھر ٹیوشن ہی نہیں جاتے ہیں اس دن کا فیس ویسے ہی بہت سارے دن بارش ہوتی ہے ان دنوں ہمیں ضائع ہوتا ہے جانا
ہاں یہ بات صحی ہے جب آن لائن کلاسز ہوتی ہے تو پھر تب پریشانی نہیں ہوتی
ہاں تب تو گھر بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں دن بھر ہوتے ہیں فون جب مرضی ہو تب کر سکتے ہیں
ہاں آپ کا ٹینتھ کیسا گیا تھا
ٹھیک ہی گیا تھا اتنا اچھا بھی نہیں گیا
بورڈ اگزام میں پیپر کیسے آتے ہے ٹف کیا
نہیں مجھے میتھس لگا تھا بہت ٹف باقی مجھے ٹھیک لگے تھے اور یہ تھوڑا ہوتا ہے سو س سائنس ہے ن اس میں بھی بہت ساری پرابلمس ہوتی ہے کیونکہ جو باقی سبجیکٹس ہوتے ہیں نا ان میں ہوتی ہے وہ ہوتا ہے نا مطلب اس میں پیپر میں ہی کوشچن پیپر میں ہی مارکس ہوتے ہیں پاسنگ مارکس لیکن سوش سائنس اور میتھس کو نہیں ہوتے
ہاں یہ بات صحی ہے
ہاں اس سے پروابلم ہوتی ہے تھوڑی سی
کیسا ایکسپیریئنس رہا آپ کا بورڈ
ٹھیک ویسا بھی نہیں آپ کو کیسی تیاری ہے
کر رہا ہوں تیاری ہاں کر رہا ہوں کر رہا ہوں تیاری
کمپلیٹ
لگ بھگ فورٹی ففٹی پرسینٹ
آپ کو اردو لکھنا آتا ہے
اردو لکھنا مجھے آتا ہے پڑھنا بھی آتا ہے لیکن لکھنا تھوڑا ویک ہی ہے
اچھا ٹھیک پڑھنا تو آتا ہے سب کو ل میں پروابلم ہوتی ہے
ہاں
اصلی میں لکھنا لکھنے میں ہی پرییکٹس کرو زیادہ کیونکہ پھر تب مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہاں ہاں اگر بورڈ میں نقل وغیرہ ہو جو نا وہاں پہ بولتے ہیں پھر ہم لکھ ہی نہیں پائیں گے اس سے بھی فیل ہی ہو جائیں گے نا
ہاں یہ بھی بات صحیح ہے
ہاں آپ کہاں ہو ابھی گھر میں ہی
میں گھر میں ہی ہوں اور آپ
میں بھی گھر میں ہی ہوں
آپ کی بہن بہن ٹھیک ہے آپ
ہاں سب ٹھیک ہے اور عید کیسے منائے اپ نے
عید ہاں قربانی کی
اچھا ٹھیک
آپ لوگوں نے کی
نہیں نہیں ہم نے نہیں کی اس بار
اچھا ٹھیک ہے
ہاں لیکن عید کے دن عید بھی ہوتی ہے نا تب ہم دن بھر سو رہے ہوتے
ہاں بہت زیادہ بور ہو گیا میں پہلے عید کو میں بیمار ہی تھا پہلی عید کو تو پھر میں گھر پہ ہی بیٹھا تھا
اچھا دوسری عید تیسری عید گئے تھی کہیں گھومنے
دوسری عید میں آیا تھا یہاں رشتے دار کے یہاں تو پھر گھومنے وومنے نہیں گیا تھا میں
اچھا اچھا ٹھیک مجھے نگا گھومنے متن گئے لڑکے جاتے ہیں نا ورنہ دور تک گھومنے
آپ گئے تھے کہیں گھومنے
نہیں نہیں میں گھر میں ہی تھی لگ بھگ چار دن میں ایک پہلے دن گھر میں تھی دوسرے دن میں گئی تھی بہن کے کے ساتھ اس کے گھر تو تیسرے دن میں سو رہی تھی
ٹھیک ٹھیک
ہاں عید تو نیند کے ساتھ ہی جاتی ہے
اور کیا تو بھی بڑی عید ہوتی ہے بہت ٹائم
ہاں ہاں ہاں
تین تین برابر چھوٹی ختم ہو جاتی ہے جلد ہی
نماز پڑھتے ہیں مجھے لگ پھر اسی کے ساتھ ختم ہوتی ہے اور بڑی عید کے دن ہوتے ہیں نماز اس کے بعد قربانی پھر وہ لوگوں کو دینا رشتے داروں کو دینا اس میں ہاں ہاں اس میں تھوڑا مزہ ہی آتا ہے چھوٹی عید کوئی چوٹ چوٹٹی عید کیاہ گی نماز اور ختم عید پھر گھر میں بیٹھ کے ہو اور آپ کو کتنی عیدی آئی اس بار
مجھے پتا نہیں کتنی ہی دیا آئی ہوگی ایک دو ہزا
ایک دو ہزار دس
ہاں اپنے پاس جو باقی مجھے پتا نہیں میں اییدھی ودھی نہیں لتا ہ پر تو بھی جتنا مجھے آیا اپنے پاس گھر والوں نہیں دیا اتنا تو ہاں
اچھا کیا اور ان ایک دو ہزار کا کیا کیا کائے مجھے آئے چار ہزار
کچھ کھایاوں چار ہزار میں سے کہ
نہیں نہیں مجھے ایسے ہی مجھے ایسے ہی میں نے وہ ایسے ہی رکھے
ہاں مجھے بھی ایسے ہی ہے ہ
ہاں جوور رگتی ٹائم کام آ ہیں نا اسی لیے میں نے ایسے ہی رکھے
ہاں سیونگ ضروری ہوتی ہیں
ہاں ہاں اس کا بھی ضرورت جب ہوتی ہے تب پھر پیسے ہی نہیں ہوتے اور گھر والوں کو بھی نہیں مانگ سکتے اسی لیے پھر اپنے پیسے میں سے نکالتے ہیں تھوڑے سے تو وہ
ہاں ہاں یہ بھی بات ہے
ہاں
اور بتاؤ پڑھائی کیسی چل رہی ہے آپ کو
ابھی تو میں لگ بھگ ایٹ سے میں ایک دن گئی ہوں اسکول وہ کل کل بھی وہاں پہ بارش ہوئی اب میں جاں گی لگ بھگ منڈے سے ہمارے ایک ایگزام اسٹارٹ ہو رہے ہیں آپ نے منڈی سے مجھے پہلا پیپر انگلش ہے
کچھ تیاری کیا
ہاں ہاں تھوڑی سی کیونکہ ہمیں دو ہی چیپٹرس کا ہے پہلا چیپٹر میں نے پڑا ہے تو دوسری چیپٹر کی تھوڑی پریکٹس کرنی ہے اب دو ہے نا دو دن ان میں میں کر لوں گی وہ کور
اور اتنا مت ہے دون ہی چیپٹر ہے دوسرا پ دوسرا پیپر ہمارا سوشالوجی ہے
ٹاسا ہے کہ
سوشالوجی ٹف ہی ہے تو انگلش نہ ٹف نہیں ہے
ٹھیک
ہاں سائیکالوجی سب سے زیادہ مشکل ہے اور سائیکالوجی امپورٹنٹ بھی ہے جی
پپیئر کیا ہے اس میں کچھ
قسمہ
سائیکالجی
سب میں ہمیں دو دو دو چیپٹرس ہے پہلا پہلا چیپٹر میں نے سب میں کیا ہے اب دوسرا سب کا بچ دوسرا میں تب کروں گی مطلب جب ایگزام کو جیسے مجھے انگلش پیپر کو دو دن رہے آج سے میں اس کو کر لوں گی ویسے جب سوشولوجی کو دو دن رہیں گی تب میں کر لوں گی اس کو بھی
ہ تو آپ کا بھائی اسکول وغیرہ جاتا
نہیں وہ کہاں جاتا ہے وہ کبھی جاتا ہے جب اس کے ایگزامس ہوں گے صرف تب جاتا ہے وہ نہ نہ وہ ٹیوشن بھی نہیں جات ایک
اس کو سب سے اچھا سبجیکٹ کون سا ہے آپ کے بھائی
کو بہت زیادہ پسند سندہ
ہاں
اس کو میتھس بہت اچھا آتا ہے میرے ساتھ اس کو میتھ ہی آتا تھا اب کیا کریں لڑکوں کو اور زیادہ تر جو لڑکے ہوتے ہیں نا ان کو میتس آتا ہے لڑکیوں کو میتھس نہیں آتا ویسے
اس کو اردو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے اور لکھنے کی کی بات ہی نہیں ہے
ہاں یہ بھی بات
ہاں یہ ہوتا ہے کہ
اس نے کھانا وغیرہ کھایا
ہاں ہاں سب نے کھایا ایک ساتھ اور پھر وہ سب اپنے اپنے کام پہ چلے گئے اور میں ایسے ہی بیٹھی تھی مجھے اب ٹیوشن جانا ہے چلو ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں
ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ